ہلو
وعلیکم السلام اور خیریت صحب
بتائیے کہ آگتے ہیں
جی الحمد للہ بڑھیا ہے ہم بھی
آپے بچے ک نہیں اب میری بیٹی نہ ہا کر آئی ہے اس کو گرمی زیادہ لگ رہی تھی
ہاں گرمی تو بہت ہو رہی ہے آج تو ہمارے یہاں پر لائٹ بھی بہت دیر میں آئی تھی پورا دن پتا نہیں یہاں پر تھوڑا آندھی آئی تھی صبح میں تو لائٹ چلی گئی تھی
ہو
ہاں پھر اس کے بعد میں اتنی لیٹ لائٹ آئی اب جا کر س اسکول سے بیٹھے ہیں ہم
یہ ہمارے یہاں شام کو تھی کل شام کو اتنی پت ہے آپ تو یہاں برف پڑی چوے چھوے چھوے چھوٹےر کے ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں شاید بولے بول
اوولے بولتے ہاں ہمارے یہاں پہ بھی
نہیں دور دور سے پڑ رہ تھ نا کچ کیمے کی حد یہ بارش بھی بہت زور زور سےف آئی پندرہ منٹ پر بہت دور سے آئی
اچھا تو پھر تو ٹھنڈک ہو گئی ہوگی سکون ہو گیا ہوگا
جی رات کو ہمیں کوورر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی
اچھا
ہم سے لوپ آ چکی ہے سات کو تو بلا مہیشہ
ہاں ہاں بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے نا تو وہ تو اور زیادہ شدید گرمی کر دیتی ہے
جی جی بالک
صبح میں یہاں پر ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی اس کے بعد آندھی سی مطلب پہلے آندھی آئی تھی تو جب سے جو لائٹ گئی اس کے بعد آئی نہیں اتنی دیر ہم نے ویٹ کر لیا وہ تو یہ تھا کہ پانی بھرا ہوا تھا ن پانی ختم ہو جاتا ہے نا کبھی بھی یاد نہیں رہتا سمر چلانا تو بڑی پریشانی ہو جاتی اس میں تو پھر وہی میرا بیٹا تو چھوٹا والا تو اتنا پریشان ہو رہا تھا میں نے اس کو کپڑے ہٹا رکھے تھے اس کے ایس ڈائپر میں تھا بس جب یہ تھوڑا سکون میں آیا ورنہ بہت بی چین ہو رہا تھا
تم توتنیا پ ر ہے ہاں پ
ہاں بچوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے
اور جب کھیل رہے ہو تو سے نا جمنے لگ تین گرمی جب ان سے کتنا ہی کیا و اندر آ کے ب بیٹھ جا کولر میں بیٹھ جاؤ اےی میں بیٹ جاؤ پھیھرنے لگے س کررمی پھر بھاگے پھرتے رہیں گے جب پورے پسینوں میں ہو جائیں گے نا جیں گے مما گرمی لگ رہ ہے میںیں
ج پانی پئیں گے اتنا ٹھڈا پانی بہت ٹنڈا پانی
ہاں بیمار ہو جاتے ہیں میرے بیٹے کو کولڈ ہوا ہوا ہے کام ہو رہا ہے اس کو اسی اس سے گرمی سے آئے گا پسینوں میں اور پانی پیے گا ما مجھے ٹھنندا پانی چاہیے ٹھنندا پانی اور بالکل چل والی بوتل نکال کر پیے گا
نے پکول آ اپنے ر ل
کیا
م من کای اپنے بیٹے کا نہیں ابھی
نہیں ابھی نہیں کرایا اگلے سال کراؤں گی اب جو سیشن آئے گا نا اس میں کراؤں گی ایسا ایج تو اس کی ہو گئی ہے یہ ساڑھے تین سال کا ہو گیا ہے لیکن یکن ابھی میں نے نا چھوٹے بیبی کی وجہ سے نہیں کرایا تھا
ہاں جی س سے ممییری بیٹی بھی سڑے تین سال ہو ہے
اچھا
ج جی
ایک بھی ایک بچہ ہے مطلب دو ہے ایک ہے
اے ہی
ایک بیٹی اچھا ہاں میرا بڑا بیٹا یہ ساڑھے تین سال کا ہے چھوٹا والا بھی چار مہینے کا ہے آج چار مہینے کا ہوا ہے
اچھا تو رائی مبارک ہم م پ رات چار مہنے جو ہے
ہاں تو اسی کی وجہ سے نہیں کرا پائی میں کیونکہ کہ میں نے اتنا زیادہ پھر دھیان نہیں دیا پنگ یہ زیادہ چھوٹا ہے ابھی جب کراؤں گی اب ہاں کیونکہ ا ابھی بڑا والا بھی اتنا زیادہ سمجدار تو ہے نہیں خچود سے کچھ کر لے تو پریشانی ہو جاتی ہے پھر اور پھر پڑھانا بھی پڑتا ہی ہے بچوں کو تو اس لیے ا میں اس کا فور پلس پہ ایڈمیشن کراؤں گی
چھوٹے بتیجے بتیجے وہ جاتے تھے تالین وغیرہ لینے پھر تو جاتا ہو جاتا بیٹا بھی نہیں بھی
نہیں ابھی نہیں بھیجتی میں مجھے ڈر لگتا ت پتتا ہے ویڈیوز اتنی آتی ہے نا مارنے کی اور راستے میں سے کوئی پکڑ کے کے لے کیا ان چیزوں کی تو تھوڑا ڈر لگتا ہے اتنا بڑا ہو جائے کہ اگر مان لوگ کو جائے تو اپنے آپ ایڈریس وغیرہ بتا سکے
ہاں جی آ کئی لوگ گھر پہ بھی جتےے ہیں نا
ہاں گھر پر بھی آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے مولانا آ جاتے ہیں تعلیم دینے کے لیے ابھی میں نے لگایا ہی نہیں ہے چھٹےچے بچے پر برڈن ڈالنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے ہ ابھی تو اس کی کھیلنے کی عمر ہے پھر تو پوری زندگی پڑھنا ہوتا ہے پھر یہ لڑکے تو پھر ان کو تو کمانا اور محنت اور یہ اور وہ ان سب چیزوں میں نا ساری زندگی نکل جائے گی
انجوائے کرنے تو تھوڑا کھیلنے دو کودنے تو اس کی لائف ہے
ہاں اسی وجہ سے تو نہیں کرایا میں نے اس کا ایڈمیشن اور ویسے ہی دیینی تھی تعلیم بھی نہیں کروائی ہے ابھی
ال میں بچے کو ساری بار پڑھنا ہے کوئی کام بھی نہیں ہوتا آپ ایک بار اسکول ڈالو گے نا پھر پیپر آ رہے ہیں ٹیسٹ آ رہے ہیں اور پھر پیپر آ رہے ہیںپ
اسی میں لگا رہتا ہے بچے ویک بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں نا
پتہ ہے اج آپکو اج کل بچھو کے ہاں جی بڑے عجیب سے ان لوگ نے کپڑوں میں لگا رکھ جسےا بچہ گرمی بہت لگ
ہاں بہت مانتا ہے میرا بھتیجا ہے مطلب میری جیٹھانی کا بیٹا تو وہ اس کا وہ جاتا ہے اسکول ایک سال ہو گیا اس کو اسکول جاتے ہوئے جب وہ اسکول سے آتا ہے نا اس کا پورا چہرہ ایک دم سرخ لال پڑ رہے ہوتا ہے بچارے گرمی میں تو اس کو دیکھ کر اتنا ترس آتا ہے کہ آ اگے سال میرے بچے کا بھی یہی نمبر آئے گا میں نے تو سوچا ہوا ہے میں تو پاس ہی کے اسکول میں کراؤں گی ایڈمیشن پڑھائی سب جگہ سیم ہی ہوتی ہے تعلیم نہا ہاں بچہ پڑھنے والا ہونا وہ اچھی تعلیم اپنے آپ سے لے لے گا میں دور نہیں بھیجوں گی پتاہ ہے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اس میں ایسے ہی تھا کہ آپ اپنے نا گھر کے مطلب پندرہ منٹ کی ڈسٹینس پر بس اتنا ہی پاس ایڈمیشن کرانا چاہیے چھوٹو بچوں کا تاکہ کوئی پریشانی ہو تو آپ جلدی سے جا سکو
آپ نے کرا دیا اپنی بیٹی کا
ہاں جی میں نے بھی اس اس سال کرایا ہے مارچ میں ولید صاحب کے آتے آ کے ہاں جی
صحیح ہے پھر تو بہت اچھا اچھا ہوم ورک ملتا ہوگا
ہوم ورک پھر جب بچے جاتے ہیں گرمیوں میں سکن کے ٹی شرٹس کا کپڑا ایسا ہے نا اج کل ٹی شر لگ گئے ہیں سکول میں وہ پہلے والے ہماری والی شرٹیں رہی نہیں شرٹ پہنا اسکرٹ وہ اب آج کل ہے ہی نہیں آج کل آپ اگر ٹی شرٹ لگی ہو کپڑا بھی ایسا ہے نا بچے کو کھا جاتا ہے گرمی آتی ہے نا بالکل لال سرخ پھر جی اتے ہی پھر ٹھنڈا پانی کا ماما
ہاں ارے بڑے بہت مشکل سے بچے بڑے ہوتے ہیں
اور اج کل پتہ ہے اپ کو اور ایسے نرسری کے بچے کے چھ بکس ہیں آپ مانو گے
ارے باپ رے
ایک تو آپ ہاں جی ایک ہند کی ایک انگلش کی ایک میت کی ہو گئی وہ تو الگ ایک رائڈنگ بکس الگ ہو گئی تین ہی انگلش میھ کی اس کے علاوہ تین کاپی الگ ہے ہندی انگلش میں آتی ہے ایک رائمس بک الگ ہے ایک ڈرائنگ بک الگ ہے
لو کتنا سارا سلیبس ہو گیا
تو کے بچے نے یہ حال بنا رکھا ہے ایل کے جی و کے جی والا
ھمم اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اتنے چھوٹے بچے کو کچھ اور پورا اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں
کچھ ڈال بت کیا اپنے آج کل میں پیسے بنا لیے ہیں آپ تو اسکول سے لوگے بکس بھی اسکول سے لوگے آپ کاپی بھی اسکول سے لوگے اس پہ کتابوں پہ کاپی پھر نام لکھا پ ہوگا اسکول کا یہ حساب کر لیا ہے انہوں نے
ہاں پورا اپنا کمیش بنا رکھا ہے نا تو اسی سے تو چل رہے ہیں
ل کا پسل کا ک سے بول رہ لو پ میں بھی م نے اپنی بیٹی کا کورس لیا آپ مانو گے میرا کورس آیا تین ہزار کا
اچھا جی
جی جس میں یہ کتاب ہے اور ایک پینسل باکس اور ایک کلر بک وہ میم نے اپنے پاس پرماننٹلی رکھ لیا ہے کہ وہ ہم گھر کے لیے نہیں دیں گے
لو پھر گھر پر اگر کچھ کرانا ہو تو وہ اس اس کے لیے وہ الگ سے خریدو پھر
جی جی وہ میم بول رہی ہم رکھیں گے کلر ہوگے اور پینسل ہوگی ربڑ اور شارپنر اور وہ جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں رائٹنگ بک وہ میم بولی ہم سال میں جب آپ کو جب ختم ہوگا سال فائنل پیپر ہوگا تب آپ کو دکھائیں گے رائڈنگ اپنے بچہ کے کتنا کر رہا ہے ڈرائنگ کتنی کری ہے
اچھا جی اپنے پاس ہی رکھ لیے سب ہاں الگ الگ وہ ہو گئے ہیں نا الگ الگ رول ہو گئے سب اس کوکولو کے یہ سب اپنے حساب سے چلتے ہیں بس یہ ہے بچے پہ بوجھ ڈالنا ہے یہ نہیں دیکھ گے اتنا چھوٹا بچہ ہے وہ کیسک کرے گا بچارا یہی سوچتے بیئے تو میر نےا نہیں کرا ہے ایڈمیشن
کاپیوں کے ک جی کاپیوں کے ک ندستل رہے ا اسکول کی
ہاں
ہاںک کتنی کمیشن بنا رکھی ہے اپنی ہاں جی ہاں جی کو آج کل آپ دیکھیں گے نا کیا کہتے ہیں میڈمس بھی ایسی ہیں بچوں کو مطلب ایک سے ایک چیزیں بولتی ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ
ہاں یہ والی چیزیں تو بہت خرچے ہی ہے سمجھ لو بچے کہاں کم پریشان ہوتے ہیں والد والدہ زیادہ پریشان ہو جاتے اس چیز میں نا وہ لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں والدین زیادہ
ات لوگ کہ نہیں کہہ رتی ہے ن کچ کہنے کی کرنی اسکول کے لیے بہت مہنگی کر رکھی ہیں ان لوگوں نے
ہوں ہوں ہوں ہمیں چلے گا اگلے سال پت
کہ رہے ابھی تو آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا جؤ جاؤ گے نا ایڈمیشن کرانے پھر آپ کہو گے خرچہ ہے ے کا بہت سالات
ہاں یہی تو ابھی تو چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے
آپ بھی سر آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا پھر بھی لنچ باکس بھی یہ کر وہ کر
ہاں یہ چیز تو اور آپ نے شادی سے پہلے تو جلدی ٹائم سے ہی اٹتے تھے اب شادی کے بعد جب سے بچے وغیرہ ہوئےات میں یہ جگاتے تو صبح میں تھوڑا ہم لیٹ اٹھتے ہیں دیر سے اٹھتے ہیں ہسبینڈ بھی ہمارا ایسا مطلب نہیں ہے کہ جلدی اٹھو وہ چل جاتے ہیں اپنے بد میں ناشتے کے لیے بھی میں انہیں بع میں کال کرتی ہ کیونکہ بن گیا ہے آ جاؤ کر لو تو وہ آ جاتے ہیں پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ان کو دینے کے لے جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو اب لیکن بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ اٹنا پڑا کرے گا اگلے سال س یہی سوچتے ہوئے پھر میں گا بھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے اتنے چھوے کے ساتھ میں پوری پوری رات فیڈ میں چلی جاتی ہے اس کو دیکھنے میں چلی جاتی ہے تو صبح پھر نا پورا دن تھک ہوا جاتا ہے اور اور آپ ایک ب بچے میں توپ دن میں سو سکتے ہو اس کو سنا دیا تو آپ فری ہو گئے آپ خالی ہو پھر آپ سو سکتے ہو دو بچوں کے ساتھ دونوں بچے ایک سیم ٹائم پر سوتے ہی نہیں ہیں
ش ہموں تو
دوسرا اٹھ جائے گا ایک اور شش کر کے چپ کرو گے تو دوسرا شور ایسا کرے گا کہ ہاں بس وہ انا کھ سوتا ہے نہ سو سونے دیتا ہے اور پھر نہ آپ سو سکتے ہو پورا ٹائم نکل جاتا ہے چلیے ٹھیک
آف ہاں جی آپ بھی اللہ حافظ
س